ہلو
آواز آ رہی ہے
آ رہی ہے آ رہی ہے آواز آ رہی ہے
السلام علیکم کیسے ہو
وعلیکم السلام بڑھیا سب خیری ہے تو اور بدات کیسی ہیں تمہارے
ہاں میرے والدان بالکل خیریت سی ہیں آپ سرائیے آپ کے والدان کیس ہیں ابھی
سب بڑھیا لاقی رہے میں اور آج کس اس پہ بات کرو گے ٹاپک پہ
آج بسے تو جو ہمارے موسم ہیں موسم
اچھا موسم موسم پہ ہلو
تو ہناا ہوا اگر سات
آواز کٹ رہی ہے
اب
بڑیا بیا
ہاں آج چلو موسم موسم پہ بات کریں موسم سہانا ہو رہا ہے ہمارے یہاں
موسم تو یہیں سب جگہ ایسا ہی ہے اللہ کر رہے میں تو ابھی گرمی کا کیئر برسنا بند ہو گیا ہے ورنہ پچھلے دنوں تو گرمیوں کو اتنا کہرتا ہے ایسے لگ رہا تھا کہ پورا جینوں میں ادھر ہی بن چکا ہو
ہاں بالکل صحی کہا آپ نے کہ مطلب ہمارے یہاں ابھی جو ابھی دو دن پہلے کتنی گرمی تھی کہ کیا بتاؤں آپ کو کہ مطلب جو پسینے سے لت پت نہا لیتے تھے ہم
وہی تو ابھی تو موسم ٹھنڈا ہو گیا بارش بھی آنا اسٹارٹ ہو گئی ہے
ہاں ہمارے یہاں بھی ابھی تھوڑی تھوڑی بوند باند ہو رہی ہیں مطلب اتنی نہیں ہو رہی کہ ہم اس میں بیٹھ سکتے ہیں ابھی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں
ات ہ صحی ہے صحیح ہے تو ابھی تو کیا کہتے ہیں ویسے تو بڑھیا وہ کیا کہتے رہ رہا ہوگا موسم تو ہ ویسے آج کل گاؤں وغیرہ میں موسم ٹھیک ہے سٹی میں تو پھر بھی وہی گرمی اور وہی سارا کچھ ہے
ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ
اور
مطلب جو شیر ہیں ان میں تو ایسا ہی موسم ہو رہا ہے گرمی کا ایسا کیونکہ ہاں جو پالوشن ہے وہ اتدک ہو رہا ہے پردوشن تو اس وجہ سے جو مطلب موسم ہے وہ گرم رہتا کیونکہ آپ کو تو پتا ہی ہے کہ جو شہر ہیں ان میں اب پیڑوں پیڑ پودوں کی اتیہدک کٹائی کر رہے ہیں اور اب تو اس سے جلوایو پر بھی اثر پڑتا ہے
وہی تو وہی تو آج کل کیا جو پردوشن کر رکھا ہے نا لوگوں نے تو اس کی وجہ سے
بالکل صحیح تھا آپ نے آج کل لوگ ا اتنے لالچی ہو گئے ہیں کہ کیا بتاؤں گا آپ کو میں
ہوں وہی تو ہوں
ہاں اور فرمائیے اور کھانا پانا کھا لیا کیا
جی جی بالکل بالکل کھانا پینا کھا کے پری ہیں ابھی امی نے بنایا تھا اچھ چکن بنائی تھی تو اس کو کھا کے پھر یہ چکن بریانی
ہاں بالکل صحیح فرمایا آج ہمارے گھر میں تو چکن پوک اور جو روٹی تھی وہ بنائی گئی تھی بھائی اتنی سوادشٹ ٹھیک ہی کیا بتاؤں گا آپ کو ہماری امی جان کے ہاتھ کا جادو
ہوں سی ہے سی ہے سو اللہ کرم کرم ہے وہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ رحم برساتتا ہے تو سبھی پہ سب کچھ ہوتا ہے ورنہ کسی کو ایک سمے کا ایک وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی
ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ اگر اللہ مطلب رحم برسائے نا تو آپ کھانا بہتر کھا سکتے ہو لیکن اگر کوئی کوئی لوگ ہوتی ہیں اس پہ اللہ مطلب رہ ہم نہیں کرتا ہے وہ لالچی ہوتی ہے تو اس کو ایک وقت روٹی نصیب میں نہیں ہوتی اس کے میں
جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا
ہاں اور جو موسم ہے وہ تو آپ کو تو پتا ہی ہے کہ جو پرکرتی کا ایک مہتوپورن بھاگ ہے اور یہ تو س سمے سمے پر بدلتا رہتا ہے اور ہمارے جیون کو کئی پرکار سے پرباوت بھی کرتا ہے موسم ویسے موسم تو آپ کو پتا ہے کہ مکہ روپ سے کتنے پرکار کے ہوتے ہیں
موسم وغیرہ تو ایسا ہی ہے آج کل تو موسم وغیرہ کا پورا وقت ہی چینج ہو گیا ہے پہلے موسم سمے سے بق سے چلتے تھے اب تو موسم کا کوئی وقت ہی نہیں رہا ہے
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے کہ اب تو موسم پتا ہی نہیں موسم کا کیا ہو رہا ہے کہ اب تو کبھی تو تیز دھوپ پڑتی ہے کبھی سردی سی آ جاتی ہے کبھی برسات ہونے لگ جاتی ہے تو اب پتا نہیں موسم کی کس چیز کا موسم رہا ہے گرمی ہے یا سردی ہے یا برسا ہے پتا نہیں
وہی تو لوگوں نے کیا ہے کہ آج کل مت پڑ رہا ہے جو اپنی کرتی اس کو اتنا خراب کر دیا ہے نا کہ اب اس کا وہی نہیں رہا ہے
ہاں بالکل صحی فرمایا وا اپپ نے ویسے آپ کو گرمی کے موسم میں کیا پتاہ ہے
گرمی کا موسم تو دیکو گرمی میں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جرنوں میں آ گئی ہوں آگ برس را پورا کیئر برسرا ہوتا ہے دن تو تو میرے حساب سے گرمی کا موسم میرے کو سب سے بیکار لگتا ہے اس سے زیادہ بڑھیا لگتا ہے کہ
اچ
ا اپنا سردی بڑھیا لگتا ہے بارش اچھی لگتی ہیں ایک تو سم جو سب سے بڑا جو سمسیا ہے وہ آلودگی ہے لوگوں نے جو آلودگی کر جو پھیلائی ہوئی ہے نا اس کی وہ پورا خامیا جب ہوت رہی ہے پوری
ہاں بالکل صحیح فرمایا میں تو یہی کہوں گا کہ لوگ کم سے کم آلود کی پھیلا ہے اور جو آپ کو تو پتا پ ہی کہ آلودگی کتنے پرکار کی ہوتی ہے آلودگی تو ہوتی ہے ہماری چ مطلب چار یا پانچ پر کار کی ہوتی ہے ویسے تو کہ جیسے مطلب دھونی آلوگی دونی کی آلوگی اور جو ہے پریا ڑ آلودگی جل آلودگی ہاں کئی ساری آلودگی ہیں
وہئی تو
اور ویسے سنائیے کہ جو جل کی آلودگی ہے وہ کیسیے ہو رہی ہے آپ کے حساب سے
ارے دیکھو جل آلو دگے نا اب تو گاؤںوں میں ہے جو بڑی بڑی جو سمار ہیں وہ ہیں تو ان سے کیا ہے کہ آج کل پانی کا اتنا زیادہ پھیلا ہو رہا ہے جو قم ہے وہ اتنا پانی کھیلا رہی ہے لوگ کہ اس کا آج کل خامیازہ ب اترا ہے پورا کام اور دوسرا ہے کہ جو نالے ہے ندی نالی وغیرہ ہے وہ ندیوں میں چھوڑ رہے ہیں تو اس سے اور زیادہ پانی خراب ہو رہا ہے
ہاں بالکل صحی فرمایا میں تو یہی کہوں گا کہ لوگ ہیں وہ کم سے کم پانی پھیلا ہے ویسے جل پردوشن ہے وہ آج کےمے میں ایک گمبھیر پریاور سمسیا ہے جب مطلب ندیوں تالابوں چینوں سمندروں اور بوجل میں ہانیکارک پدارت ملتی ہے تو جل پردوشت تو ہو جاتا ہے آپ کو تو پتا ہی ہے کہ اگر کبھی مطلب تالا وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں کیمیکلس وغیرہ ڈال دیتی ہے تو جلد پردوشت ہو جاتا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پردوشت جل ہے وہ منش اور پشوؤ اور پشی جلی جیووں کے لیے بہت ہانیکارک ہوتا ہے
وہی تو آج کل لوگوں نے پورا وہ بنا آلو دبی کر کے پورا پریاورن خراب پرکتی خراب کر دیا ہے اللہ نے اتنا بڑھیا پرکرتی دی ہوئی تھی کہ سب لوگ بڑھیا چین سے رہ رہے تھے جیب جن وہ بھی لیکن اب سوارھ کے لیے جو انسان ہے انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے
ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے ویسے آپ کو پتا ہے کہ جل پردوشن کے مکھی کارن کیا کیا ہے
ہاں جل پردوشن کے لیے تو میں بتا دو رہا ہوں ایک تو اننترت ہو کے پانی پھیلا رہی ہے ندی نالی کل کارخانوں سے نکلنے والے پردوشن ہے کیمیکل ہے ان کی وجہ سے اور آج کل بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جن سے
ہاں بالکل صحیح کہا میرے حساب سے تو جو جل پردوشن ہے ان کے ویسے تو کئی سارے وہ ہیں لیکن ان میں سے تو مک کارن کارخانوں کا جو گندا رسانک پانی ہے وہ تالاب ندیوں میں آنا گھروں کی سی کا سیوز ہے وہ پلاسٹک کچرا ہو گیا کشی میں اپیوگ ہونے والی رسانک اربرک ہو گیا کیٹناشک تتا ندیوں میں کچرا اور پوجا سامگری پھینکنا کئی سارے کارن ہے لیکن ان میں سمک تو جی ہے میرے حساب سے
کوئی نہ کوئی نہ دھیرے دھیرے تم جیسے ہم جیسے وہ ہ گے
ہاں صحیح کہا آپ نے ہاں مل کے ہم تو یہی کہیں گے کہ اپنے جو آس پاس کے لوگ ہیں اور محلہ ہے اس کو سمجھائے کہ زیادہ سے جل زیادہ پانی کی آلودگی کم کرے اور ویسے جل پردوشن س ان کو سمجھائے گ جل پردوشن ہونے سے ہمیں ہیضا ہو سکتا ہے ٹائفائڈ ہو سکتا ہے دست اور پیلیاں جیسی بیماریاں ہو سکتی ہیں آپ کو تو پتا ہی ہے کہ جل پردوشن ہو رہا ہے اسی کو ہم پیے تو کیسا لگے گا
ہ وہی تو
اور ویسے اس کے علاوہ مطلب جو جلی جیب ہیں ان کو کا جیون بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے جیسے کہ جو ہماری مچھلی ہے وہ بھی مطلب جل پردوشن سے ا سماپت ہو رہی ہے
بول تو وہ تو اسی وجہ سے تو سمسیا آ رہی ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اب ہ وہ دھیرے دھیرے یہ لوگا جاگروک ہوس کے پرتی دھیرے دھیرے آپ وہ جانکاری ملے وہ نہ کرنا بند کر
چلو ٹھیک ہے مجھے اب کام یاد آ گیا ہے شکریہ بات کرنے کے لیے
جی جی شکریہ بات کرنے کے لیے خدا حافظ
اللہ حافظ